وعلیکم الل جناب کیا حال چال ہے
بس بڑھیا بھائی جان آپ کے سن اللہ کا شکر ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی برکت ہے آج کل تو ہماری طرف اچھی خاصی بارش ہو گئی تھی اللہ کی برکت ہو گئی آپ آ آپ کی سنائیے بھائی جنا حال چال کیسے ہیں
ہمارا تو بڑھیا آ ہم تو دنیش ہم یار دیکھو نماز پڑھتے ہیں پاکستان کی گھر جاتے ہیں سوتے
اچند نماز تو پڑھنا چاہیے
جی اللہ کا رک ہے دیکھو ہی لگی ا
اللہ کی رحمت ہو ہون من ہونی چاہیے بس اللہ کی برکت بھائی جان اللہ کی رحمت چل رہی ہے اور اچھی بارش ہو رہی ہے
بارش بھی ضروری ہے دیکھو آپ پ بارش بھی ضروری ہے پصلوں کے لیے ہے جب بھی پصل ہوئے گی جبی آپ بنھائی گے اللہ خ متے ایک تو دیکھو اور بتا
ہاں اللہ کا س شکر ہے کیکہ بارش ہوگی تو فل ہوگی فصل ہوگی تو کھانا بنے گا بڑے کسان پیدا کرے گا تبھی تو گھروں میں کانا پہنچے گا فصل کے بنا کیا ہے بھائی جان ہاں تو اللہ کا شکر ہے اللہ کی برکت
ن بھیا سات کے سات ساتھ کے ساتھ آدمی کو دن
ہاں ہاں ہاں پڑھنا چاہیے
کو نماز بھی پڑھنا چاہیے اپنا دین کو ساتھ لینا چاہیے کوئی مندر کی پوجا کرتا ہے کوئی مسجد کی پوجا کرتا ہے کو کیا کرتا ہے
چین
پڑھتے ہیں کیا وہ
ہاں نہیں پڑتے ابھی تو پہلی کلاس میں پڑھتا ہے بچہ
جی اور دین کیا آپ دین مطلب دین بھی سکھا کروں بچوں کو کہ اردو پاڑے جتنی ہی آپ دین سکھاؤ گے نا بچوں کو سنسکار سکھاؤ گے نا انہیں ن کی کیا راستے پہ بچے چلے گے ہوئی آپ کے
صحیح بات بولی بھائی آپ نے
مطلب جیسے کہ آپ بچوں کو آپ جس جسے سے سکھاؤ گے نا اد کرنا بڑوں کی عزت کرنا
ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے اچھی بات بولی اچھے بول رہے ہو آپ اچھے اچھے اچے بتا رہے ہو بھائی جان اور سنائیے اور
سب ٹھیک ہے بھائی جان ہمارے ہمارے دوستوں ساتھ بیٹھے پم
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھی بات ہے یار بھائی جان گھومنا بھی چاہیے گھومنا بھی چاہیے گھومنا چاہیے سواستھ بھی ٹھیک رہتا ہے سبھی چیزیں ٹھیک رہتی ہے گھومنے سے کیا جیسے شاری سسیا دور ہو جاتی ہے مانسک سمسیا دور ہو جاتی ہے گومنے سے کی گومنا گ گھومنا چاہیے بائی جان
م پچ آ م پچی رتم بیاں کہ یہ مدرسے ہوتے نا مدرسے اب آپ جانتے ہو آپ کے بچے انگ ہندی میڈیم پڑھتے ہیں کوئی انگلش میڈیم پڑھتے ہیں پڑتے ہیں نا
پڑھتے ہیں
جی اب میں ان سے ایک بات آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک بات سنوائی تھی اردو کے اندر کہ بچوں کو آپ اتنا ہی اردو پڑھاؤ گے نا دیکھو پہلے تو اپنا دین ہے دین کے بعد کو اپنے ہندی میڈیم انگلش میڈیم بعد میں یہ تو پہلے ہماری اردو ہوتی ہے بھی آپ جیسے کہ کوئی کئی لوگوں کے رامان ہوتی ہوتی ہے کہیں لوگوں کی پوجا ہوتی ہے کہیں گیت ہوتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے بھایی جان دیکھو دین تو سب کا الگ الگ ہوتا ہے ہندو کا الگ ہے مسلم کا الگ ہے سکھ سکھ کا الگ ہے جنوں کا الگ چلو سب کا دین دین الگ ہوتا ہے لیکن پہلے اپنے دین کے بارے میں بچوں کو بعد میں ہی ہندی ہندی میڈیم انگلش میڈیم ان کی پڑھائی کراؤ ہم جیسے کہ مدرسے میں گئے تھے بھائی جان آپ کو بتاتا ہوں میں بچوں سے ہے چھٹے بچوں سے ہمیں اتنا گیان ملا صلی اللہ علیہ و اللہ فرماائے ان بچوں کو رحت ان کو رحمت برسائے جیسے کہ وہ اردو پڑھ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں مطلب ہر چیز پڑھ رہے ہیں پانچوائم کی نماز پڑھ رہے ہیں دیکھ لو آپ اور مدرسے میں ت
م ہوتا ہے اور ایسے مطلب
جی مدرسے میں کوئی دو پانچ دس پندرہ بیس انسان نہیں ہے کم سے کم دس ہزار بچے ہیں بھایی جان
ہاں ہاں ہاں صحیح ہے صحیح ہے بھائی جان ہونا چاہیے بھائی جان کیونکہ یہ اس میں جے کیا سماج کا سدھار بھی ہوتا ہے اور اپنے جو سم بھی چلتی ہیں تو ان کا سدھار ہوتا ہے تو یہ جی جو ہو ہونی چاہیے
لیکن آج کل تو یہ پیڑھی ہو گئی بھیا کہ دھرموں کو تو آدمی بھول ہی چکا ہے پیسوں کے پیچھے بھگ رہا ہے یہ دھرموں کو کو تو آج بھی دھرموں کو تو متون نہیں دے رہا ہے سب پیسوں کو مہتن دے رہے بھجن
کرتی ہے ان کو بھی لے کے چلنا چاہیے اور ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ س لفسن سے ر کے بنا کچھ نہیں ہے سنسکرتی اپنانانی تھی آج کل کا کیا کان پ پہنا ہوا چینج ہو گیا تو ان پہ بھی سدھار ہونا چاہیے بھایی جان کیونکہ آج کل کھان پان چینج ہو گیا اور پرنا وہا چنگا چلیا آج کل آج کل لوگ بت چھوٹے چھوٹے بٹتنا اسٹارٹ کریے جبکہ پہلے پہلے کے لوگ اچھے کپڑے آنتے تھے تو ایسے کرائم کم ہوتا تھا جیسےاد آرادیکن کم تھا اب جیسے جیسے کھان پان بڑھتا جا رہا ہے
جی ہمارے بتا ہوں آپ کو پردے میں اس لیے رہتی ہمارے سے پردے میں اس لیے رہتی ہے کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ شریر کو ڈھک کے رکھو گے نا اتنی ہی بت آپ کی ہوگی یہ ہمارے قرآن میں لکھا رہا ہے کہ جت میں ہی اب جتنے اچھے کپڑے پہنو گے نا جتنا آپ بدن کو ڈاکو گے نا اتنی ہی اللہ کی رحمت برسے گی آپ
بسکے آپ بسے صحیح بات ہے ہونا بھی چاہیے بھائی جان ہونا ہونا بھی چاہیے کیونکہ کیونکہ جو اپاد اپرادھی ہوتے ہیں نا وہ کیا جیسے کھان پان پہ اور یہ رہن سہن پہ تو ہو دیکھ کے تو بگڑ
ابھی ماںپس جیپ کوئی ہو رہتا تھا آ کا بچہ ہے بھی کوئی جیس چاہتے ہیں اپنے گھر پر اگر آپ کا بچہ اس سے سلام دعا کرتا ہے یا ان کا بڑوں کا آدر کرتا ہے تو آپ کتنی کتنی مننے پ پرسنس ہوگی بتاؤں مجھے
ہاں ہاں سی بات ہے بائی جان
بتاؤ نا آپ ابھی آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہا ہے نا تو آپ کا بچہ اگر کسی کا پیٹ چھو رہا ہے کسی کو سلام دعا کر رہا ہے تو آپ پہ آپ آپ پر کتنی پرشنسا ہوگی اور دوسروں کو کتنی نیکی ملے گی
صحی بات بولی بھائی جان کیوں کی ہونا چاہیے اور ہم بھی یہی بالکوں کو سکھاتے ہیں اسٹارٹنگ سے یہ یہی سسکار
اگر آپ سکھاؤ گے نا بھائی جان تو آپ کی ترقی ہو جائے گی مطلب ترقی کیا آپ کو نیکی ملے گی آپ جس جگؤ پہ چ رہے ہو نا وہ گنا آ دھل جائیں گے ابھی جیسے کہ آپ کو بتاتا ہوں میں رمضان میں اگر کوئی آدمی ختم ہو جاتا ہے ہمارے انتقال ہو جاتا ہے ک جی
انند کاال آ ہاں
تو رنجن مہینتنا س شب مہین ہو ہمارا کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ جنت میں جاتا ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھی بات ہے نہیں
کیونکہ رمضان کے مہینے میں کیا آدمی روزے رکھتے ہیں ماشاء اللہ تیس سے بییس روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور جن میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ کھاتے نہیں ہے کچھ پیتے نہیں ہے مطلب تھوک کو بھی ن نئی جینگل تو وہ لوگ
صحیح بات ہے اچھی بات ہے
جی اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا رو جے روجے ر کرنے کے لیے مچا ہت بھی ہونی چاہیے بھائین آپ کو پتا بچے بھی رکھتے ہیں بڑے بھی رکھتے ہیں ماں اللہ ان کی
جو بھی ہے جو بس
آج کی دنیا میں نہیں کی جاتی ہے اگر آپ اچھی دوست کرو گے تو اچھے آدمی مل گے آپ کو اگر گندی دوستی کروے تو گندے آدمی ملتے ہیں آپ کو
صحی بات بولی بھائی جان آپ نے
اب آپ کے دوست ہیں تو سمے پہ کام کوئی نہیں آتا بھائی جان بھائی کا بھائی نہیں آتا آج کل تو اللہ میاں یہ اب یہ ہو چکا ہے کہ آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ نہیں دیتا ہے گھر میں کوئی شادی دیتا سب پیسے کی
صحی بات بولی بھائی جان آپ نے سب پیسے کے پیچھے رہے کیونکہ آج کل کا کیا سمے ایسا ہی ہو گیا ہے کہ سوارتھی ہو گیا دودھ دنیا کو اور سے کوئی مطلب نہیں ہے سب آپ اپنے سوار سھت کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ان پہ رحمت برسائے اور ان کو اچھا گیان
ہم بھی یہ ہم بھی یہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ میاں سے ہم بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو نیکی کو اچھی اچھی باتیں سکھائے ماشاء اللہ ان کو ان کی دعا کو فرماؤ آمین
صحیح بات ہے بھائ جان
اور بتائیے آپ کے بارے میں
بس بڑھیا ہے بھائی جان اچھی ہواائیں چل رہی ہے موسم صاف ستھرا ہو ہو گیا ابھی تو کل تو کیا ساری رات سارا دن مب مانا موسم ایسا ہی تھا بارش بھی اچھی خاصی ہو گئی ٹھڈک ہو گئی اور ماشاء اللہ آج بھی تھوڑا موسم ایسا ہو رہا ہے بارش ہونے ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سک
وہ تو دیکھو وہ تو دیکھو اللہ تعالی کو پتہ ہے کہ بارش اتی ہے کہ نہیں اتی یہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں بھایا اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جی
اچھی بات بولی آپ نےاچھی اچ گیان کی چرچا کی ایسی چیزیں ہونی چاہیے سماج میں اور جو بڑے بڑے نواب بیٹے ہوئے ہیں جو سماج کہ جو سماج سدارے گے ان کو بھی دھیان دینا چاہیے اور ایسی چیزوں پہ منتھن کرنا چاہیے
جی جی جی
لگے دہا سے سبھی
ہے وہی ہوگا بھیا اپن چاہیں گے وہ ب کچھ نہیں ہوگا جی اوپر والے نے بولا ہے نا میں دنیا میں کتنے بھی مندر ہو کتنی مسجد ہو بگوان ایک ہے سب کا اگر دل سے مانو گے نا آپ تو ایک ہی بگوان ہے اپنا اللہ بھی ایک ہی ہے ب تو بگوان بھی ایک ہی ہے یار آج کی دنیا میں کتنے بھی دھرم پوجا پاٹ سب ہو رہے ہیں وہ ایک ہی نام پہ بگوان کے نام پہ ہوتے ہیں آپ اپن آئے تو پر اپن کو کھل لیا جانا ہے اپ کو تو اییسے تھوڑی آپ پیسے بھی لے کے جائیں گے وہ بھی لے کے جائیں گے چو ٹھیک ہے بھائی جان آپ بات کر کے مجھے اچھا ملا
میل جی ب خود آپس بھائی جان
ہ